ہیلو وعلیکم السلام ش کیاہریو
ہاں سب کہہریت باجی کیسے ہوا آپ آپ بتاؤ
پاپا بڑھیا بڑھیا اور کھ نہیں اور کیا کر رہی تھی تنگ تو نہیں ہوگا و
نا نا تاک کیسی باتیں کر رہی ہو اللہ کا شکر ہے تمہار کال تو آیا ورنہ تم تو بالکل یاد ہی نہیں کرتی ہو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم تو آج دو بچوں میں ہی نا بہت زیادہ بزی ہو گئی ہو
ارے جی آپھی بس ن سمجھ ہی نہیں آتا ہے سارا دن پہلے تو رسوئی میں رہو پھر اتنی گرمی ہو رکھی ہوئی ہے مت نہیں کچھ کرتا اور بچے فون سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں ان کو بس میں ان کو بس وہی سل سلا رہی تھی میں نے کہا چلو تم تھوڑی دیر سو جاؤ سو ہی نہیں رہے تھے میں نے کہا چلو تم سے بات کر لیتی تھوڑی دیر
ارے آپ ہی پتا ہے نیند اگر پوری نہ ہونا اللہ خیر کرے پتا ہے پورا شریر خراب ہو جاتا ہے انگ انگ دکھنے لگتا ہے ہمیں خود نہیں سمجھ آتا کہ ہماری زندگی میں چل کے آ رہا ہے سر میں درد الگ ہو جاتا ہے بچے پوری پوری رات رو تے ہیں سونے نہیں دیتے صبح اٹھا نہیں جاتا
جی آپ بھی بس یہی بس مسئلہ اور رکھا ہے میں تو خود بڑی پریشان ہو گئی تھی تمہیں پتتا تو ایک تو اتنا فون دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں اتنی سو جاتی ہیں لال ہو جاتی ہیں میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں تو میں نے کہا چلو تمہیں تھوڑی دیر س لا دیتی ہوں پھر ان شام ہوگی یہ شام میں باہر جائیں گے کھیلیں گے کچھ کریں گے بس میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان سے میں نے کہا چلو تمہیں تھوڑی دیر سلاؤں اب تو چھٹیاں پڑ گئی ہیں اب تو بچے بھی گھر پہ ہیں اب رات کو ایک بارہ بارہ بج جاتے ہیں سونے کو اوپر سے کالا آئی ہے خالہ کے بچے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بس لگے ہی رہتے ہیں یہ بیچ میں
ارے بس پوچھو مات اللہ خیر کرے پتہ ہے آپ ہی بنا نیند نکلی ہے پوری نا آپ کی زندگی میں نا بڑی پریشانی ہو جائے گی آپ یہ نہیں سمجھ رہی ہو کہ نا کیا کہتے ہیں پورا شریر چلنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے وہ نہیں کرا
نیند نی لی جی جی ابھی دیکھو ہر ایک چیز نا ہماری نیند کے ساتھ تو ہے اگر ہم نیند ہی نہیں لیں گے اچھے طریقے سے تو ہم پھر کیسے صبح اٹھ پائیں گے جلدی اپنا کام کر پائیں گے دیکھو ہمارا تو شریر ہی نہیں کام کرے گا اگر ہم صحیح نہیں چل پائیں گے سوئیں گے نہیں صحیح طریقے سے د کھ سر بھی درد ہوگا اس کا بھی پھر کیا فائدہ
ارے نیند جو ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے شریر اور دماغ کو آرام دیتی ہے اور ہمیں سوستھ اور ارجاوان بنائے رکھتی ہے پتہ ہے تو میں اسلام میں نا نیند کو اللہ کی نعمت مانا گیا ہے اچھی اور پراپت نیند لینے سے نا ہم دینک جو ہمارے ڈیلی والے ک ہے نا وہ اور عبادت جو ہے نا ڈھنگ سے کر پاتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کو نا سمے پہ سونا اور سمے پہ اپنا نا دن چریا اپنانی چاہیے ورنا پت ہے مسلم ہمارے قآانے پاپ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نیند اللہ کی نعمت ہے نا اگر یہ ہمارے شریر اور من کو نا آرام دیتی اور اگر ورنہ ہمارے جیون کا نا سارا کام کو آرام کر دیتی ہے اگر ہم اپنی نیند کو صحیح طریقے سے نہ لیں تو
جی آپھی یہ تو صحیح بات ہے دیکھو قرآن پااک میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ہماری اسلام تعلیم میں بھی یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھائی تم نہ صحیح کام کرو طریقے سے کرو اپنا نیند بھی لو تم سب کچھ کرو دیکھو اب ہم نیند ہی نہیں لیں گے تو دیکھو وہ بھی آپ ہی غط چیز ہے نا تم اگر سوؤ گی رات کو ایک ایک دو دو بجے پھر تم نے صبح بھی اپنا جلدی اٹھنا ہے بچے بھی دیکھنے ہیں شوہر بھی دیکھنا ہے امی بھی دیکھنی ہے تم اگر سوؤ گی لیٹ تو سارا تمہارا سارا کام تو اوپر نیچے ہو جائے گا نا اس کا کیا فائدہ تم سوچو کہ میں صبح چار پانچ بجے سو جاتی ہوں صبح پھر میں سو جاؤں گی پھر اس کا بھی کیا فائدہ یہ تمارے قرآن پاک میں نہیں نا لکھا
نا نا نا نا کچھ صحیح کہہ رہی ہو تمہیں پتہ ہے نیند جو ہے نا اللہ کی جو نعمت ہے یہ ہماری شریر کی دکان دور کرتی ہے ہمارا شدید تھکا رہے گا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے پتہ تو میں تو پتہ بھی نہیں نیند سے ہماری یادداشت پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے اپی پتہ ہے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا میں چیزیں رکھ کے بھولنے لگی بچوں کی چیزوں کو ادھر ادھر رکھ دیتی تھی اور بعد میں اسے ڈھونڈتی رہتی تھی تو ہماری امی جان نے کہا تو اب بچے کا جب سو رہا ہوتا ہے دن نہ دیکھ رات نہ دیکھ جب تجھے ٹائم ملے تو بچے کے ساتھ سو جایا کر بھئی اتنی میں پریشان اتنی ہی کمزور ہو گئی تھی میں اتنی کمزور اور ہر بیماری مجھے پکڑ لیتی تھی مجھے اتنا پتہ نہ چلا کہ بچوں کے ساتھ جاگتے جاگتے میری ایمیونٹی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی دل میں درد بھی رہنے لگا تھا اور دل کو مطلب کہتے ہیں نا نیند سے نا امی ساری پریشانی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ جانتا ہے
جی تو تم صحیح کہہ رہی ہو یہ تو دیکھو جیسے تم نے بولا کہ تم پریشان ہو جاتی تھی تمہیں نیند کی وجہ دیکھو تم نے اگر نیند ہی نہیں صحیح اپنے طریقے سے لی تمہارا شریر کیسے کام کرے گا تمہارا دماغ کیسے چلے گا تمہارے ذہن میں چیزیں ہی بولی تھی جا رہیں گی تو اس کا بھی کیا فائد دیکھو تم جی کہاں سے آئے گا اپی تم سو گی ہی نہیں صحیح طریقے سے تمہارا دیکھو سارا سسٹم ہی نہیں صحیح رہے گا تو تم کیسے کرو گی تم تو ایک دم سے وہ پریشان ہو جاتی نا جیسے بندہ جیسے ایک جن لاش ہوتی ہے اس میں کوئی کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے بس ایک سن سا پڑ جاتا ہے دیکھو اس کا بھی کیا فائدہ اپی خود پہلے تم بیمار ہو جاؤ گی پھر یہ کرنا پڑے گا پھر دوا لینی پڑے گی اس کا بھی کیا فائدہ نا آپی
ارے وسے میں جانتی ہوں میں نے اپنے یہ دونوں اولادوں کو کیسے پالا ہے سمے پہ اگر نہیں سوتی تھی تو اللہ کی نماز کے لیے بھی اٹھنا آسان نہ ہوتا تھا اچھی نیند سے عبادت میں من لگتا ہے ورنہ تو پتا ہے اللہ کی نعمت ہے یہ جو نیند تو شکر ادا کرتی ہوں کہ اب جا کے کم سے کم تھوڑی نیند آ جاتی ہے سمے پہ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنا کام کرنا ہے ہمیں اب صبح اٹھ کے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے شوہر کو کھانا دینا ہے شوہر کے کپڑے کرنے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تبھی تو ہم ٹائم پہ سب کچھ کر لیتے ہیں
جی آپی وہ تو صحیح بات ہے دیکھو اگر ہم یہی چیزیں نہیں کریں گے تو ہم ہمیں تو ہمیں تو مصیبتیں پڑیں گی نا ہمیں تو پتہ نہیں کون کون سی بیماری پڑ جائے گی کون کون سا ہمارا انگ خراب ہو جائے گا دیکھو نا آج کل تو نیند اتنی زیادہ نہ ہمارے صحت کے لیے ضروری ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے شریر کو کھانا اور پینا ضروری ہوتا ہے دیکھو ایسے ہی ہمارے شریر کے لیے سونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے میں نے تو آپ ہی تو مانو جھوٹ میں نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو تو نیند ہی نہیں آتی ہے وہ تو بولتے ہیں کہ ہمیں دوا دے دو ہمیں نیند آنے کے لیے دیکو ان کا بھی کتنا مسئلہ رکھا کتا
بہت یہ تمہیں پتہ ہے اللہ پاپ کا شوگر منانا چاہیے ہم گھر پور شریر سے کام کرتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے نیند تو اللہ کی رحمت ہے نیند کی نیند بھی نا ہمارے شریر میں کوئی ہارمون ہوتا ہے جس سے ہمیں نیند آتی ہے اور ہم ہوتے ہیں تو ہمیں شریر کو نا بہت زیادہ مطلب اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارا شریر میں بہت وکاس ہوتا ہے نیند سے لڑنے کے لیے نا ہمارا شریر کام کرتا ہے اللہ اللہ پاک جانتا ہے کہ نا ہمارے شریر کو جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں آنے والی دکھوں پریشانیوں کو ختم کرتا ہے ہمارے دماغ سے نکالتا ہے جس سے ہمارے دماغ میں بہت اچھے اچھے خیال آتے ہیں اٹھنے کے بعد ہم ترو تازہ محسوس کرتے ہیں اللہ نے نا نیند کو انسان کے آرام اور شکتی پردان کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ بھی سواست رہے اگرمیں ذمہ دارییاں اور عبادت اچھے سے کر سکے
اگر تم صحیح طریقے سے اگر ہم صبح اٹھیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے ہم رات کو بھی نہیں سو پائیں گے کچھ نہیں ہو پائے گا ہم لوگ وہ کام کیسے کریں گے میں تو خود اسی چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں میں کیا کروں
ارے آپ ہی آپ جو ہے نا صبح کے ٹائم اٹھتے ہو رات کو نا کیسے بھی کر کے سمے سے سویا کرو بچوں کو ٹائم سے سلاؤ آپ ہی کہاں گئی
جی جی جی آپ ہی میں وہی سوچ رہی ہوں میں نے توبھی بچوں کو بھی یہی بول رہی تھی کہتی امی ہمیں کیوں سونا چاہیے میں نے کہا دیکھو اگر تم سو گے نہیں تمہارا شریر کیسا کام کرے گا صبح اٹھ کے تمہارا ذہن کیسے کرے گا کام دیکھو تو نا اگر ایک پورے طریقے سے ہم سوئیں گے نہیں ٹھیک ہے جیسے ایک ہمارے ال پاک کی بھی مہربانی سے لکھا ہوتا ہے ہمارے قرآن پاک میں بھی دیکھو ہمیں چھ گھنٹے کی نیند لینا سوچ کے لیے کتنا اچھا رہتا ہے اگر ہم وہ نیندی نہیں لیں گے جی جی اگر تم چھ گھنٹے کی نیند کو تم دو گھنٹے کی نیند لے رہے ہو وہ بھی تو غلط چیز ہے نا اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تم چوبیس کھ گھنٹے فون چلاؤ
ہاں جی ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی اپی
انہوں نے بھی اپنی قرآن پاک میں یہی بتایا کہ تم اپنا صحیح علم پڑھو تم اپنی صحیح چیزیں کرو تم ہم سب کو اپنا ٹائم دو ایک دیکھو ہم نے تو وہی چیزیں اپنے بچوں کو بھی بتانی ہیں اگر ہم ہی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کام کریں گے ہم ہی ان کے ساتھ آٹھ دس دس بارہ بارہ بجے تک سوئیں گے ٹھیک ہے صبح نہیں اٹھ پائیں گے وہ بھی تو غلط ہو جائے گا نا آپ ہی
ارے بہت صحیح کہہ رہی ہو پتہ ہے ہم اگر اپنا ٹائم ہم میں تو یہ کہتی ہوں اللہ کی نماز ادا کریں اللہ کی عبادت کریں گے تبھی تو اگر ہم ٹائم سے اٹھیں گے تبھی تو ہم اللہ کو بھی ٹائم دے پائیں گے اللہ کا نام نہیں لیں گے ہم اپنے کا اپنے کاموں پہ دھیان نہیں دیں گے تبھی پھر ہمارے جیون کا کیا فائدہ ہم دین دنیا سے الگ رہیں گے ہمیں نماز کا سکون ملے گا ہمیں تب تک وہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے کیا فائدہ ہمارے جینے کا بھی ہمارے جینے کا تبھی فائدہ ہے جب پیٹ نا اللہ کے کی نمتم پہ برستی رہے اللہ نے ہمیں جو شریر دیا ہے یہ سوستھ رہے پتا ہے تم اپنے بچوں کے چکر میں اب اپنے شریر کے سھ کھلواڑ نہ کرو جس وقت بچے سوتے ہیں اس وقت سویا و اور جب بچے اٹھ جائیں یا پھر تمہارے چھوٹے ہیں تو اٹھنے کے بعد اللہ کی عبادت کرا کرو گھر کے کام کرو بچوں کے ساتھ تمہیں سو کام ہوتے ہیں اگر تم اگر اپنے شریر پہ دھیان نہیں ہوگی نا تو تم پریشان ہو جاؤ گی انہیں کیسے پالو گی بچے چ کو تو ب کی سک
جی جی جی آپ ہی میں تو ضرور جو تم نے گات ب سات سویح سلوا دوں گی تمہیں پت تو گئی با ساا ہےجھ
اللہ صحیح میں بچے جو ہے نا بڑا پریشان کر دیتے ہیں ماؤ کی یہاں راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے
جی جی بٹ میم ضرور تم نے مجھے جیسا بتایا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے میں ضرور اس کو فالو کروں گی دھیان میرے اپنے ذہن میں رکھوں گی کیون کہہ میرے کو نیند لینی ہے ضروری ہے آج تو میرا ویسے ہی بہت زیادہ سر گھوم رہا تھا ت نیند نہیں لے پائی میں رات کو بھی بس بچوں کے پریشان سے باقی آپ ہی ہم ملیں گے ضرور ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے اوکے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ